وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ج ن صفخیریت
ہاں آپ سب خہری ہے بس بیٹھی ہوئی ہیں آپ سنائیے
ماشاء اللہ دیکھو ہمارے امی ابو بھی صی ہیں ماشاء اللہ اللہ کا تو کرے
یاد جی ماشاء اللہ
اچھا کیا پتا ی تھا آج آپ کی امی جان میں
امی جان د کو آج بھنڈی سے جوڑا رہی ہے امی جان د کیا تو بھنڈی بھی اچھی لگتی ہے ہمیں کھانے میں سواددشٹ لگتی ہے بنتی ہے
ہاں ان شاء اللہ یہ تو بہت اچھی رہات ہے گرمیوں میں نہا بیتی ہے ہری سبزیاں کھاتی ہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے
ماشاء اللہ دیکو ای سبزی کھانی سے کیا ہمار سری مطلب ہمارے شریر میں کیا سوستھ رہتا ہے مطلب اچھا رہتا ہے اب وہ بتا ہے کیا ہوتا ہے بتاؤ آپ کو کہ جو گاؤں میں ہوتا ہے نا کسان لوگ جو گاؤں میں کس لوگ ہوتے ہیںا ماشاء اللہ اچھی اچھی سبزی بتے ابگتا ہے کھیتوں میں کیا کرتے وہوگ کبھی مرچی بادی ان نے نا کبھی گوبھی ٹماٹر آلو ایسے اناج مطلب انیک پرکار کے فھل اگاتے ہیں وہ لوگ جو مسالہ تھے وہ کھانے میں سوادشٹ لگتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جیاداگر کیا کرتا ہے ک لوگ کی جو کھیتی کرتا ہے نا وہ تو ماشاء اللہ دیکھو ان کو پانی جو بڑتی ہے وہ پت ہے ہیلو ہیلو جی ان کو پانی کیا جی جی وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھو گرمی ہوتی ہے نا ہماری جس میں کیا آپ پانی کی کمی رہتی ہے آپ کو پتا ہے دیکھو گرمی میں کیا پانی کمی رہتی ہے ماشاء اللہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب کسان بھائی جب وہ کرتا ہے نا کھیتی تو کیا ہوتا ہے اس میں آپ جانتے ہو پانی کی کمی ہوتی ہے گرمی میں کیا پانی کی ویلو ہمیں لوگوں کو پتا نہیں لیکن کسان بھائی کو پتا ہے کہ تالاب سوکھے ہوئے ہیں ندی بھی سوکھی ہوئی ہے توب وہ کیا کرتا ہے گرمی میں کسان کھیتی نہیں کر پاتا آپ کو پتا ہے بھی کیا ہو رہا ہے جنگلوں میں مطلب جنگل منجر پڑے ہوئے ہیں مطلب جنگلوں میں کیا ابھی انیک پرک کے پڑے نا وہ سکھ رہے ہیں
ہاں جی ان شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا ج آپ نے اور ویسے نا آج کل دیکھا ہے گرمی گرمی اتنی ہو رہی ہے کہ دھوپ میں نہ تو نکلنے کا من کرتا ہے ویسے آپ کو کون سا موسم پسند ہے گرمی کا یا برسات کا
چلےا ہمیں تو سردی کا موسم اچھا لگتا ہے گھومنے کا مزہ جب بھی آتا ہے ہمیں کیکہ دیکو سرد میں کیا ہوتا ہے کہ ہموگ سردی میں کہ گھومنے جات ہیں نا تو ہمیں نہ گرمی لگتی ہے نہ برسات ہوتی ہے برسات میں آپ جاتے ہو گھومنے کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ دیکو پرساد میں سے نہیں لے سکتے ہم لوگ کیہ بیج جے ہیں نا ب اس میں پانی سے بیج جاتے ہیں تو مسئلہ دیکھو ہمیں کیا ہے زکام ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے سبھی کا موسم اچھا جائے گا گھومنے کے لیے ماشاء اللہ کیونکہ سردی میں ہمیں گھومنے کا شوق اچھا لگتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ
ہاں جی بالکل
یہ آپ نے کہ دیکھا کیا ہوتا ہے کہ جی تو آپ نے بولا تھا کہ اب دھوپ کا مطلب گرمی اتنی پڑ رہی ہے دھوپ اتنی پڑتی ہے نا تو دھو بھائی میں آپ کو بتاؤوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کولروں میں رہتے ہیں اے سی میں رہتے ہیں تو ہم اچانک ہی باہر نکلتے نا تو دیکو ہمیں اتنی گرمی لگتی ہے ماشاء اللہ کہ نہا دھو کے نکلتا اب بھی ایسی گرمی لگتی ہے کہ ہمیں چکر آ جاتے ہیں آپ کو بتا ہے چکر آ جاتے ہیں کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کھان پین کا طریقہ بہت الگ ہو چکا ہے
نہیں کھان پین کا طریقہ تو ہے ہی لیکن آج کل کیا ہے جگہ جگہ فیکٹ یاں وغیرہ ہیں تو جو ان سے جو دھواں ن نکلتا ہے نا وہ بھی زہریلا دھواں ہے ان کی وجہ سے نا بہت ب زیادہ پردوشن پھیل رہا ہے آج کل تو
تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ تو ہے نا کہ آپ لوگ اگر پیڑ پودے اگاؤ گے نا ابھی آپ نے دیکھا سٹی میں کیا کر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ اگر پیڑ پودے نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ وہ لوگ کیا پیڑ پودا اگاتے ہی نہیں ہے آپ کو پت ہے کہ پیڑ پ پودے جب تک ہمارے گھر میں جہاں آ پاس پی پودے رہیں گے نا ماشء اللہ دیکو ہمیں آکسیجن ملےی انیک پرک کی گیسیں ملے گی کابڑ ملے گا کیونکہ ان گیسوں سے کیا ہم لو ساتے ہیں پاکشی ہوتے ہیں نا وو کسے سچلتے ہیں ناک سے اللہ کو تو کیا بنائ ناک ہمارے اگر کوئی سبزی بن رہی ہے ہمیں خشبو آتی ہے ہم کس سے سنتے ہیں ناک سے اسماعل مطلب ہمارے اسماعل الگ ہی آ جاتی ہے تو دیکھو جہاں پیڑ پودے ہوتے ہیں ن ابھی گاؤں دیکھا ہوگاپ نے اتنے سار پڑ پودے ملتے ہیں ہمیں ماشء ال انیک پیڑ پودے رہتے ہیں جنگلوں میں تو وہاں گھومنے کا مہ لے آتا ہے جنگوں میں آپ کو پتا گمی ٹائم پہ اگر بس ائمہ آپ جؤ گے نا گھومنے لیے تو ماشاء اللہ دکھتا ہے اب ہم میں جنگلوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا جھرنڈے بیتے ہیں جنڈوں میں نہانے کا مزہ لگاتا ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ گرمی ہمیں تو لگ سب کو لگتی ہے گامب لگتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا گرمی میں کیا کرتے ہیں زیادہ تر لوگ پیپسی پیتے ہیں ٹھنڈا پیتے ہیں نا ان کو لوگ اہمیت دے رہے ہیں کس کو ہلو ہیلو جی میں کیا بول رہا ہوں ٹھیک بولو بولو آپ بو ٹھیک ہے بولو بولو
ویسے نا نہیں سب سے بیسٹ ہے ویسے سردیوں کا سردیوں میں کیا صبح کی چائے صبح کی دھوپ کتنا سکون دیتی ہے اور جب پڑھائی کرتے ہیں نا تو کمبل وغیرہ میں بیٹھ کے پڑھائی کروں تو کتنا اچھا لگتا ہوتا ہے سردیوں کے دن میں اور جو گرمیوں کا دن ہوتا ہے گرمیوں کے دن میں نہ تو کہیں گھومنے جا سکتی ہیں کیوںکہ جو فیکٹریاں وغیرہ سے دھواں نکلتا ہے وہ بہت ہی زیادہ پردوشن پھیلا دیتا ہے اور نا اور جو برسات کا موسم ہوتا ہے تو برسات کے موسم میں کیا ہے جانانی آنے کی زیادہ د دقت رہتی ہے جگہ جگہ گڈی بھر جاتی ہے سڑکوں پر ہاں جگہ جگہ گڈی بھر جاتی ان میں کیا ہمارے یہاں پہ تو مچھلیاں بھی پیدا ہو جاتی کا میں اتنی مچھلیاں آ جاتی ہیں حد سے زیادہ مچھلیاں
جی دیکھو میں میڈم آپ سے بتاؤں میں کہ اللہ تعا لا نے فرمایا ہے کہ جو کچھ دیکھو آپ ہر جیو جنتو جو مچھی ہوتی ہے کچوے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت ان پہ یہ پانی کے ب رہ نہیں سکتے نا یہ آپ کو پتا ہے جس جگہ پانی ہو رہتاا ہے نا اس جگہ ہی رہتے ہیں نہ ان کو کیا الگ ہی ان کا مطلب جیسے آپ نے دیکا ہو گرمی کا موسم آتا ہے نا تو آپ نے کسان کو دیکھا ہے کبھی کتنا خوش ہوتا ہے وہ کتنا کھ ہوتا ہے وہ کی کیوں کچھ ہوتا ہے کیونکہ ابھی کیا اس ٹائم پہ ہمارے کیا کسان بھائی نا چپ چاپ بیٹھے ہیں کیوں کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ زمین منجر ہو چکی ہے اب جب تک زمین میں بارش میں پانی نہیں آئے گا نا زمین پہ سر تو پانی فصل کس ہو کا پائے گا کان لوگ یہ بتاؤا مجھے
ہاں جی ان شاء اللہ یہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا لیکن آج کل کیا ہے جو کسان لوگ ہوتے ہیں جو برسات میں جیسے کہ باجرا وغیرہ کا کرتی ہیں اس موسم میں چل رہا ہے تو وہ برسات سے ہی ہوتا ہے گھر کا ٹیوب ویل وغیرہ کچھ بھی ہو اس سے کیا وہ فصل نش ہو جاتی ہے چاہے کتنا بھی پانی دے لو لیکن جو برسات کا پانی ہوتا ہے اس کی تلنا نہیں کر سکتا
جی ماشاء اللہ آپ نے ایک فرماؤں میں کہ کیا ہوتا ہے آج کل گرمی پڑ رہی نا اتنی تو ہم لے لوگ کیا کرتے ہیں زیادہگر تو کولڈ ڈرنک پیتے ہیں ہے نا ان کو دیکھو آپ نے سنا ہوگا ماجا پیپسی کوک ئی پینتر پی رہا ہے دیکھو ماشاء اللہ ان چیزوں کو ہم پیتے نا یہ ہماری نک نقصان داک ہے گرمی میں یاد کیا ہوتا ہے کہ ہم فریج میں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں پیتے نا تو پینے کے بعد ہم باہر نکل جاتے ہیں پسینوں میں تو ماشاء اللہ دیکھو اس سے بار بیماری ہوتی ہے آپ نے دیکھا کبھی کسان کو کہ س مٹکی کا پانی پیتا ہے گھڑے کا پانی جو ماشاء اللہ اس پہ رومال لگا کے رکھ تا ہے وہ چوبیس گھنٹے کیوں کیونکہ اس کو ویسا پانی چاہیے لیکن دیکھو نارمل پانی ہوتا ہے نا ہمارا تو مسئلہ الگ ہی لگتا ہے ہم آپ کو پت ہے کسان بھائی کیا کرتا ہے کہ گرمیوں میں کہ نیمبو پانی پیتا ہے دیکھو گائے بیس ہے ان کے پاس تو گائے بیس کی مطلب چھاات پی لیتا ہے دہی کھاتا ہے دودھ پیتا ہے اور ادھر سے چھاھ رابڑی ہوتی ہے نا وہ بھی کھاتا ہے کیوں کھاتا ہے اس سے کہ ان کے شریر میں ٹھنڈک رہتی ہے ماشاء اللہ
ہاں ہاں اور لیکن آج کل کیا ہے جو آپ نے دیکھا ہو گرمیوں کے دنوں میں نا یہ ٹھنڈے پدارت ہوتے ہیں جیسے کہ ٹھنڈا فریج کا ہو تربوز آم وغیرہ تو یہ نا بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں گرمیوں کے دن میں دنوں میں تو
دیکھو میڈم ان کون کو اگر کسان اگاتا ہے نا تو ہمیں پھل بھی اچھے لگتے ہیں آپ کو پتا ہے آج کل کیا ہوتے ہیں مارکیٹوں میں پھلاتتے ہیں بڈے بڑڈے موٹے موٹے آم آتے بھی آپ کو پتا ہے تو وہ کیا کیمیکل بنے ہوئے ہیں نا میڈم تو ہم ان کو کھے ہیں نا تو دیکو اس سے ہمارا شریر نشٹ ہوتا ہے نا وہ کو بتتا ہے گرمیوں میں جیس کہ آپ نے کیری کھائی ابھی کیری کے تو آ منتے ہیں دیکھو آپ کو پتا ہے تو کسان بھیا کرتا جی کسان بھائی کیا کرتا ہے کیریوں کو کچی کیروں کو بیچ دیتا ہے وہ تو جو کیری بناتے ہیں نا وہ ماشاء اللہ دیکھو ان کو پکاتے ہیں کیمیکلوں میں تو کیا بن جاتے ہیں آم وہ آم ہمیں کھلاتے ہیں واپس دوبارہ ہمارے پاس ہی آ جاتے ہیں دیکھ لو آم کھانے کے لیے تو ٹھیک ہے ہم ان کو کھاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے دیکھو
ان کو کیا کارویٹ ہوتی ہے ہاں کارویٹ ہوتی ہے اس سے پکاتے ہیں کیا
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کیا ہوتا ہے کیمیکل اتنا چل گیا ہے کہ دیکھو گیہوں کی فصلوں میں باجرے کی فصلوں میں سرسوںک میں انیک پرک کی فصلوں میں کیمیکل کا یوز ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے ان کو بڑاؤو کون د رہا ہے کہ ہم لوگ دے رہے نا ان کو بڑاوا
ہاں کہ ہی سسوا
کیونکہ ان کو پڑھاؤ کون دے رہا ہے ہم دے رہے نا کیونکہ میڈم آاں دیکھا ہوگا کہ کسان ہوتا ہے نا ماشاء اللہ وہ جو سبزی اگاتا ہے کسان بھائی کھیت کے اندر کتی تو ماشاء اللہ دیکھو سوادشٹ بنتی ہے آپ کسی سبزی کھا لو آ ماشاء اللہ ابھی گرمی اتنی پڑ رہی تو کیا آپ ہے نا ابھی پانی تو آ نہیں رہا تو کسان فصل کیسے کرے گا ابھی
ہاں ان شاء اللہ بالکل لیکن آج کل نا آج کل تو کسان بھی جب کبھی وہ ملاوٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ بگن اپنے کھیت میں بیگن کی کھیتی کی یا مرچی کی کی تو ان میں کیا ہے جو دارو ہوتی ہے ان کو ڈالتے ہیں ان کا چھڑکاؤ کرتے ہیں دارو کا
جی ماشاء اللہی تو میڈم یہ گلاات نا کیونکہ ان سے نہا ہمارا شریر نشٹ ہو رہا ہے ان کے تو کو ان کی تو کوئی کوئی پرواہ ہی نہیں نا ان کا کیوں کیکہ ہم وہ تو ہمیں کھلا رہے ہیں نا بیمار کون ہو رہا ہے ہم ہو رہے ہیں وہ تھوڑیا ہو رہے ہیں کیونک وہ تو دیکھو دیسی دیسی چیزیں کھاے ہیں ہمیں کیا کھلا رہے ہیں ہمیں تو ایسی کھاد انیک پرار کے کیمیکل والی سبزی کلا رہے ہیں نا وہ لوگ
ہاں جی ساللہ بالکل
جی
یہ نا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہانیکارک ہے اس سے اچھا تو ہم اپنے آنکھوں دیکھے کھیتی کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا ہمارے لیے
اور میڈم گرمی میں دیکھ آ ا بھی ایک پیڑ ہوگا ماشاء اللہ دیکو بارہ ب پیڑوں ایک سال میں بارہ پیڑ ہوتے ماشاءاللہ کہ جو پیڑوں سے ہمیں واورن ملتا ہے نا وایو دیکو آکسیجن ہمیں پیڑوں سے ملتا تی ہے آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم پیڑوں کو کاٹ لیتے ہیں کیوں کیونکہ ان چیزوں کو بڑھاؤ کون دے رہے نا میڈم کہ جتنے ہمارے آس پاس پیڑ پودے ہو گ نا ماشا اللہ دیکھو جتنی ہریالی ہو جائے گی ہمارے یہاں پر دیکو چلو ٹھیک ہے بھ جان آپ سے بات کروں مجھے اچھا لگا السلام علیکم
ہاں جی بالکل کل
ٹھیک ہے میڈم خدا حافظ